ویکن
ہلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو ٹھیک ہو ا خریت
ہاں شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ ٹھیک کچے سے ہاں ہاں ہاں ہم ج آ رہی ہے آپ گا رہی ہے
ہ جی جی آ رہی ہے بس سب سب خیریتھ
اور بتائیے کیا کر رہے تھے آج دن کو آپ
آج ہمارا ایک باہر جانے کا ایک پروگرام بنا ہے ہم جائیں گے باہر میں گھمی تھوڑا سا ہاں
جی اچھی بات ہے آج اتنی دوب بنی
ہاں امتحان بھی ختم ہو چکے تھے امتحان مکمل ہو گئے تھے پھر ہم سوچے تھے کہ ہم بھاگ جاتے ہیں
اچھا کی تب گھومنے کا پلان بنایا آپ نے
ہاں جی جی جی
کھانا آانا کالی
ہاں کا کھانا کھانا کھا لیا ہم نے آپ نے کھایا
ہاں جی ہاں جی میں نے بکھا لیا
اچھا اچھا مجھے بتائیں آپ اس اس اسے ک جموں کشمیر سے کہیں باہر گئے
کشمیر سے ہاں جی کش کشمیر سے تو انڈیا کے اندر ہی تو کشمیر سے باہر گئی ہے
اچھا کہاں کہاں گھوم ہے
ہ میں ایک تو ہم
جی
چڈی گڑھ گئے ہے پنجاب اور یہ تامل ناڈو چنائی کیرلا اور جموں تو ہم ہاں جی
مطلب آپ کافی زیادہ جگہ گھوم چکے ہیں
ہاں جی اصل میں ہم یہ نا سپورٹس ٹور ہوتا تھا تو مجھے تو ویسے بھی ساتھ کا اچھا لگ تا ہے
آپ نے کیا کھایا کہاں کہاں گوما
ہاں جی ہم تو ایک تو اصل میں ہمارا وہاں پہ یہ ہوتا تھا یہ نا سپورٹس ٹور ہمیں ہوتا تھا تو ایک ت ہمم معیچ پ کھیل لیتے تھے اوپر سے ہمارا گھومنا بھی ہو جاتا تھا ا تو تو ہم چنئی میں ہم گ تھے بیچ پہ ہم گئے تھے اور وہاں پہ ہم گئے تھے ایک دو تین ٹیمپل پہ
اچھا
ہاں
کیسا رہا کیسا مطلب سب اچھا تھا
ا سفر تو بہت ای تو انسان ٹراول کرنے سے انسان تو ایک بہت سیکھتا بھی ہے کہ انسان پہلے ایک انسان جات وہاں سے دوسرا انسان بن کے آتا ہے اور ٹریولنگ کے دوران انسان بھی ہم نے ٹرین میں راور کیا تھا اور اس میں تو ایک تو اتنا لمبا سفر ایک تو مشکل ہوتا ہے کرنا لیکن کچھ یادیں بھی بن جاتی ہے
بالکل ہم بھی کچھ سال پہلے ہم بھی کچ سال
س جو بن س ہاں جی آپ کہاں گئے تھے
آ سب کچھ بول رہے ہم ہم دلی گئے تھے وہاں پہ ہم تو بہت س ہم چھوٹے تھے سب ر گئے تھے تو شاید ہم لوگ ا ساتویں جماعتیں پڑتے ہو گئے ہم جو وہاں گئے تھے
اچھا ٹھیک
یہ جگ ر تھے لال چوک والا جو علاقہ ہے مدر تھے لال چوک نے سو سحی لال چوک نہیں ساری یہ ا وہ مسجد والا کا نہیں کیا مسجد
ج مم جا ہاں جی
وہ ال عق تھا ہم وہاں بالکل تھے اس ٹائم تک تو ہم لوگ وہاں سے وہاں گئے ہم لوگ لال قلعہ گئے وہاں کا مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی کہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے دلی کا جہاں جہاں تھا مجھے لگا
ہاں جی ایک تو مجھے ساؤتھ کی یہ بات اچھی لگی کہ اگر ہم نارتھ میں دیکھیں گے یا سینٹرل میں بہت پلوشن ہوتا ہے یا گندگی ہوتی ہے لیکن ساؤتھ میں میں نے اتنی گندگی نہیں دیکھی ایز کمپیئر ٹو نارتھ یا سینٹرل میں
اچھا اچھا
ہاں جی
ہوں اور سنائ
بس ٹھیک ہی آج تب بھی موسم اچھا تھا گھومنے لائق موسم آج
اچھا اور سنا ہے آپ سب ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں ہم نے کھا لیا آپ نے کھایا
ہاں ہم نے کھا لیا اب گھر کب ل رہا گھر جانا ہے کن ابھی اب نہیں
اصل میں ہم نے گھر کا سوچا تھا پر ہمارے ساتھ کوئی تھا نہیں دوسرا جانے والا ہم اکیلے ہی تھے تو پھر ہمارے ابا جان نے بولا کہ نہیں تھوڑی دیر بھی رک جائے
اچھا ٹھیک اب تو لگتا ہے چھٹی ابھی پڑیں گی تو
تب آ جائیں گے ہم جولے جائیں گے
تھا اسی مہینے یا مت میں پڑے گی چھٹیاں
میں نے سنا تھا کہ شاید اگلے مہینے اسٹارٹنگ پہلے ہفتے شاید
اچھا ٹھیک ٹھیک مطلب اب کچھ دن ہے اس مہینے کے تو
ہاں اس کے بعد اگلے مہینے کچھ دن بھی نہیں ہے لگ بھگ پورا مہینہ ہی ہے ابھی
ابھی تو ہمیں اس ہفتے تو ابھی ہمیں نہیں جانا ہے
اس ہفتے تو مجھے نہیں لگتا پھر تو اس بار وہ کیا تھا نا کہ نہیں جائیں گے
ہاں جی اب تو بس ٹھیک ہی اور گھر جانے کا انتظار بھی ہوگا آپ کو
ہاں انتظار بھی تھا اب دیکھیں گے کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں جب آپ ساؤتھ گئے تھے آپ وہاں پہ بہت س بہت الگ الگ پکوان ہوتے ہیں آپ ان سب میں سے کوئی جو آپ کو سب سے اچھا لگاؤ وہ کون کیا ہے
سب سے اچھا مجھے یہی لگتا ہے آ دوسا اڈلی لیکن سب سے برا مجھے ٹیسٹ میں لگا مطلب کہ مجھے وہ سوٹ نہیں کیا اپما باقی تب بھی رسم وسم وہ سب مطلب ٹھیک تھا
کیا مطلب
میں نے کہا سب سے پسند تو مجھے دو سا یاد کا
اچھا ڈوسا آج
اور سب سے برا تو اچھا نہیں لگا ان کا اپما جو ہوتا ہے وہ مجھے اچھا اچھا نہیں لگا ہاں جی
باقی تو ہم تو وہاں پہ زیادہ
بریانی
ہاں جی
اچھا نہیں ہم جب دلی گئے تھے تو ہمیں وہاں پہ اب ہم پہلے ہی رکے تھے جب اپنے کمرے میں تو وہاں پہ ہمیں چائے اور کچھ لواسے اور کچھ مٹن وغیرہ لیا تھا ہم نے وہ اس کے بعد ہم لوگ پورا گھومے تھے اچھے سے وہاں پہ ہم الگ الگ جگہ گئے وہاں پہ تاج محل تاج محل نہیں ہے وہ لال قلعہ قطب مینار ایسی جگہ ہم گھوم کافی اچھا لگا پر یہ ہے کہ کہ بہت بھیڑ بھڑ والا ایریا ہے
ہاں ہاں جی بالکل بالکل بالکل
اور میں نے وہاں پہ ایک یہ بھی دیکھا کہ جب ہم چنئی نہیں چنئی سے تو بہت نیچے تھے ہم وہاں وہاںہ پہ میگزیمم لوگ اور اتنی گرمی تھی اس ٹائم چپل نہیں پہن
ایسیے ننگی پاؤنچل د وہاں پہ
ایک وہ کلچر دیکھا میں نے وہاں پہ
ایسے ہوتا ہیں نا کہ کوئی کوئی شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے منت مانگی ہوتی ہے یا پھر
نہیں وہاں پہ مطلب کہ آم جمار کہ جاتے یا کچھ چلتے س بہت ایسی
ن گ پؤ
ننگی پاؤ ہاں جی
شہر کافی صاف علاقہ ہوگا نا وہاں کا گند وغیرہ زیادہ نہیں ہوگا
ہاں جی ہاں جی بالکل وہاں پہ تو صاف علاقا تھا
پانی وہاں کا بھی اچھا ہوگا
ہاں ہاں جی پانی بھی
آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کا پانی زیادہ اچھا ہے ھم
یہاں تو ہے ہی لیکن وہاں تو مجھے لگتا ہے کہچ اچھا پانی تھا جیسے باہر گندا پانی ہو تو چ لے وہاں تب بھی پینے لائق پانی تھا
اچھا اچھا دلی کے تو بات نہ کر دلی کا تو حالت ہی
حالت ہی خراب ہے ہ جی وہاں تو بہت زیادہ
سانس رہنے سے بیمار ہو جاتا ہے انسان وہاں تو سانس رہنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے
تو زیادہ آلودگی ہے
جی جی اور س میں
بس اور کہاں جانے کا پلان تھا آپ کو آجرادہ کہاں کیا جائے
پ یونیورسٹی گھومتے ہیں پ یہاں بھیہ گھومیں گے پھر ایک باہر ایک کیفے ہے وہاں جائیں گے
ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے اصل میں انسان کو گھومنا بھی چاہیے
جی جی انسان بور تو ہو جاتی ہے ان بد بٹک بھی کو
تب بھی انسان باہر جا کے انسان فریش ہو ہے تاز ہو ہے نان اچھا اچھا گ ہاں
تو ٹھیک ہے پھر اللہ حاظ بس اپنا خیال رکھنا